وعلیکم السلام اور سب بتائیے کیا حال چ
سب خیرت
ا اپنا اور سب بتا یہ سب ٹھیک ٹھاک اچ
ہاں سب کھی رہے تھے
ہاں کیا کر رہا
ابھی تو ک کر رہ تھ
ہاں پڑھائی لکھائی کیجیے اچھا سے
ہ اورر ب تاری
ہاں میرا سب ٹھیک ٹھاک
آپ کو کیا ن تھا آپ کو کیا کر
ابھی تو میں مطلب کہ پڑھائی کر رہا ہوں پڑھائی مطلب کہ پڑھائی چل رہا ہے ایگزام ہے یہ سب چل رہا ہے بڑھیا سے
خشز
ہاں یہ سب مطلب ایزام چل رہا ہے اور سب اپنا بتائیے مہنگائی مہنگائی مہنگائی کس طرح ہے وہاں پہ مطلب مہنگائی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے
ہاں میں تہاڑی میں ابھی پ تھوڑا ساب بھی کاما گیا ہاں
ا کھانا وناا بنا لیتے
ہاں
اور کچھ ملہ بھی ہوتا ہے تو چاید جی پ کس سے پوچھ
یہ وہ سب کا نام نہیں لینا ہے مطلب کہ کھانا وانا مطلب بنا لیتے ہے نا بڑھیا سے
ا اور مط مطلب کہ کیا کیا بنا لے رہے
تو سا جی
اچھا مطلب کہ بازار میں کیا کیا ابھی مہنگا کافی مل رہا ہے ادھر
ابھی س
ہ
اور باہر سیکتے توم جی
او مطلب ابھی مہنگائی کافی ادر ن
فے
اور پڑے ہاں
اسکول اسکول کیسا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا
ابھی تو میں اسکول میں نہیں جا ہوں کالج
ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اسکول یہ سا
ہاں اسک
ہ پڑھائی لکھائی مطلب کیا کیا پڑھائی چل رہا ہے ابھی
ڈجٹل مارکیٹگ میں اس میں کچھ سیکھتا ہے
ہاں اور مطلب کہ اچھا ٹیکنالوجی پہ جا رہے ہیں اچھا تو مطلب بڑھیا سے پڑھائی چلنا ہی چاہیے اس کے بعد مطلب کہ آگے کا کیا پلان ہے آگے کیسے کرنا ہے
دھ کر
اگے اور کچھ گیم وم کھی رہے نہیں مطلب کہ کرکٹ یہ سب گیموںم
نہیں ابھی ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ تو
او پسند ہے مطلب گیم چھوٹ گیا ہے نا بچپن میں کھیلتے تھے
ہ ج ب جٹھ ج
اھر مہنگائی کافی بڑھ گیا مطلب ادھر مہنگا ہے کافی کافی بڑ گیا اس دن ہم کھانا بنانے کے لیے کچھ سامان سبزی خرید سے اتنا مہنگائی بڑھ گیا ہے کہ کیا کیا جائے سبزی آدھا سبزی خرید کے لانا پڑا تھا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا نارملی ہاں ادھر بھی مہنگائی بڑھ گیا
سار
ہا اور سب سب ٹھیک چل رہا ہے مطلب
سب ہاں
دن ان سب گزر رہا ہے ٹھیک ٹھاک
سب ٹھیک ہے
ا تو مطلب کہ کچھ کر رہے ہے جیسے کچھ سیکھو ٹیکنالوجی جی ایسا
اری کی بات
او
چلیے تب تو آپ کا ٹھیک ہی ہے کچھ کھانا وانا بنانے کا پر ہم تو اب مطلب کہ کوٹ ڈنگ وڈنگ سیکھ کے کچھ کرنا چاہ رہے دیکھیے کیا ہوتا ہے ابھی نارملی کچھ ڈھونڈ رہا کچھ ای میل لکھنا یہ سب ٹیکسٹ لکھنا لیپ ٹاپ چلانا یہ سب سیکھ رہے بڑھیا سے مطلب ٹیکنالوجی کا سامان یوز کرنا سیکھ رہا ہے سمجھے جیسے مارکیٹ میں کئی کوچنگ جیسے سکھا رہے ہیں یہی سب سیکھ رہے ہیں
اچھا اچھا اور آگے چل کے ویسے کام بھی آئے گا اور ہر چیز آپ نے ہر چیز ہو رہا
ہاں دھیرے دھیرے ہر چیز تو ڈیجیٹل کے طرف جائےٹا دھیرے دھیرے سب ڈیجیٹل میں ہی ہے
ہاں اب اب ڈیجیٹل یوگ آ رہا ہے ج اب مطلب ہاں اب تو مطلب کہ جو بھی کرنا ہے سب آن لائن ہی ہوتا
ہ آپ تو پس کاار
آپ کو مطلب آن لائن سب چل جا رہا ہے بڑھیا سے ان لائن یہ سب کام ہو جاتا ہے آپ کام کر لیتے خود
ہاں اور لائن سے آپھی شروعات کی
ا مطلب کہ تھوڑا بہت تو کر ہی لیتے ہوں گے
ہاں ہاں تھوڑا
ا مب ا مب سی س مب پورا آن لائن ہی ہو رہا ہے نا ہر چیز
ا آپ کو کچھ بھی کرنا ہو اور ب کر
کھانا بنا رہے تھے سمجھے اور کھانا بنا رہے وہاں پہ مطلب آن لائن کھانا کے بارے میں بھی بتانے لگتا ہے
ہاں اور ہر چیز ا
ہاں ہاں
اور
ہاں
آپ کچھے گا تو اس دس مٹ کر سکتے ہیں جوٹائ میں دس دس لگتا رہ
کیا بول رہے ہیں آپ کچھ بھی سیکھیے گا تو مطلب کہ
ا
ا
تو اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں رہے گا دس گھنٹہ کا ٹائم دس منٹ جائے گا
ہاں یہ تو بات اھ اور اچ مطلب کہ یہ سب ب ٹیکنالوجی سے یہ سب ٹھیک ہو گیا کہ جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے یہ تو ہے اب ہر چیز میں
ہاں ہاں ہ ہر چیز مطلب ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پی سی یہ سب مطلب اب دھیرے دھیرے پورا زمانہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے روبوٹ کا زمانہ آ رہا ہے
فیکٹری میں کام بھی مطلب روبوٹ سے ہوتا ہے
ہ مطلب کہ مطلب پھر بھی جو کام پہلے آدمی کرتا تھا اب وہ کام روبوٹ کرنے لگا ہے کافی روبٹ کام کرنے لگا کئی بڑی بڑی فیکٹریاں میں روبٹ کام کرتی ہے وہاں پہ مطلب جہاں جہاں پرسن مطلب آبادی کی کمی ہے وہاں اور روبٹ ٹ کام کرتا
ہاں یہ تو ہے وہاں ہے سب جگہ ہے مطلب کہ ہر جگہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے پھر بھی چلیے سا سب ٹھیک ہی ہے کھانا وانا اچھا سے بن رہا ہے
شان سک
ٹیکنالوجی نہیں ن گیا کھانا ٹیکنالوجی کے دوارا نہیں نہ بنتا
ج
ہ ہ مشین تو کافی آ آ گیا بنا سکتے ہیں
کچھ نیا نیا اچھے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں
ہاں یہ بھی ہے
کافی
اب تو مطلب کہ کئی بڑی بڑی فٹ میں مطلب مشین مطلب کہ روبوٹ ہی کام کرتے ہیں کئی بڑی بڑی کمپنیاں م اور مطلب کہ وہاں کا سواد ایک جیسا ہی ہوتا ہے س ہاں یہ تو بات ہے پہلے ہر جگہ مطلب کہ اب تو مطلب ٹورسٹ مطلب کہ روبٹ ٹورسٹ گائڈ یہ سب بن گیا ہے دھیرے دھیرے مطلب کہ سب کام جو آدمی کام کرتا تھا وہ مطلب مطلب روبوٹ کام کرنے لگا
ہ
نہ اور مطلب کہ یہ سب تو اچھی بات ہے لیکن مطلب اور مطلب کہ اس سے بےروزگاری یہ سب تو بڑ رہی ہے لیکن روبوٹ کو چلانے کے لیے آدمی کی ضرورت ہو رہی ہے تو اس سے روزگار بھی بڑھ رہا ہے نا
ہاں مطلب کہ پروبلم یہ ہے کہ مطلب کہ لوگوں کو شفٹ ہونا پڑ رہا ہے سیکنڈ ٹیکنالوجی پہ اپگریڈ ہونا پڑ رہا ہے تو اس میں کئی لوگ بےروزگار ہو جا رہے ہیں جس کے کارن مطلب انہیں اپ گریڈ ہونے کے کارن تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو اور جو نئی پیڑھی ہے وہ مطلب ڈائریکٹ اسی ٹائم پ اسی اپ گریڈ ہو کے پہنچ رہی ہے وہاں پہ اس اس لیے اننتر یہ ہو رہا ہے سمجھے اور کچھ نہیں سب سے بڑا ان تر یہی ہے
چالی ہاں ہم ہم کو بھی اچھا لگا چلیے آپ کا دن اچھا جائے چلیے ٹھیک
چلوٹھیک اوک